ہیلو
ہیلو
ہیلو ہیل
تو آواز آواز جا رہے ہیں وعلیکم السلام
کیا آپ خیریت سے ہو
میں تو خیریت سے ہیں آپ خیریت سے ہیں
الحمد اللہ میں بھیھیرییس ہوں
کر رہے ہو
میں کچھ نہیں کر رہی ہوں آپ کیا کر رہے ہو
میں تو موبائل دیکھ رہا ہوں ابھی
اچھا کچھ کام نہیں ہے
کچھ کام نہیں سب کام کر کے بیٹھا ہوں ابھی
اچھا
اچ اور آپ کیا کر رہے ہیں
ہوں میں بھی ایسا ہی بیٹھا ہوں نہیں صبح کام ہوتا ہے ملک کا گھر میں شام کو نہیں
ہمارے ادھر شام تو نہیں ہوا ہے آپ کے ادھر شام ہوا کہ نہیں ہوا
ہاں شام کا کھانا کھائے گا پھر
کھانا پینا ہو گیا
ابھی تو نہیں ہوا ہوگا
اور ادھر تو ہم لوگ کا بارہ بھی بجہ ہے ادھر
کون سا دیش ہے وہ
وہ تو ہم لوگ چین میں رہتے ہیں
اچھا چین میں تو بہت آگے ہے تم لوگ کچھ بنانے جانتے ہوئے نہیں
وہ اتنا ہوتی کیا بولا ہے ک مڈیا ہاں ہمارا دیس تو انڈیا بھائی
اب بھی بولے چین
اور غلط ہو گیا تھوڑا ہاں کیا اگ زیرو زیرو ایک ایک صرف اچ سر خ تو آپ کیا کر رہے ہو ابھی
میں کچھ ابھی نہیں کر رہا ہوں
تو ابھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے
میں تو بھی پڑھتا ہوں
کون سا کلاس میں پڑھتے ہو
میں
ہاں
نائن میں پڑھتا ہوں
کون سا اسکول میں
یہ وس اس کاانو
جو ایسے کانوں میں پڑتے ہو اسکول کا نام ہےا گاؤں کا نام
اسکول کا نام ی یو ایچ ایس کانو لکھا جائے ہے اس
ا اور پڑھائی اچھا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو
ہاں پڑھائی تو اچھی کرتی
آپ کے اسکول میں کتنا ٹیچر ہے
ہم لوگ کا اسکول میں ٹوٹل ف ملا کے یہی ہوگا چوود د یان رہو
او چوود دہ پندرہ تو اتنا دیر کیوں لگاتے ہیں بولنے میں
بولے کہ اتنا ہے یا نہیں اس لیے
ا تو ماں ٹیچر لو اچھا سے پڑھاتا ہے یا نہیں پڑھاتا ہے اچھا سے
ٹیچر تو بہت اچھا پڑھا ہے ہم لوگ اتنا اچھا نہیں پڑھتی
تو آ لوگ کیوں نہیں اتنا اچھا پڑھتے ہو
پڑھیں گے
پڑھیں گے کیا پڑھنا پڑے گا
وہ تو ہے
اور اردو پڑھتا ہے یا نہیں
ہاں اردو تو پڑھتے ہیں
کہاں پڑتے مدرسہ میں آار
مدرستے ہی میں پڑتے
تو مدرسہ میں کتنا مولوی ہے
مول بھی ہم لوگ کا دوٹھو ہے اور مدرسے والے کا زیادہ ہے
تو م بھی لو اچھا سے پڑھاتے ہے نا اردو
ہاں وہ تو اچھا سے پڑھاتی آپ کون سا ا فول میں ہو
ہم تو پڑھتے ہیں ہندی میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں
ہندی میڈیم
ہاں
ہندی میڈیم کس کو بولا جاتا ہے
اسکول کا نام ہے بھائی
ہندی میڈیم تو بھی میں سنا ہی نہیں تھا
تو آپ نے سنا تو کیا ہم تو سنے نا اسکول
ہاں ہوگا
اور ہم لوگ کا اسکول بہت اچھا ہو پڑھائی کرتے ہیں ہم لوگ
ہاں اچھا ای سے پڑھائی کرو ہم لوگ وسا ہی سے پڑھائی کرتے ہیں
ہیلو
ہاں بولو
میں ہاں آواز آ رہا ہے
ہاں آپ کا کھانے کھانا پانی کب ہوگا
کھانا پانی تو نہیں ہوا ہے ہو جائے گا تھوڑا دیر کے بعد
اچھا
اور بتاؤ
ہاں بولو آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے
ہم کو کھانے میں پسند ہے بریانی
اچھا بریانی کیوں
بریانی ہم کو اچھا لگتا ہے نا
میرے کو تو اچھا نہیں لگتا وہ
اور ادھر بارش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہمارے گاؤں کے گاؤں طرف بارش ہو رہا ہے
اچھا ارے تو لائن تب نہ ہوگا لائن تو نہیں ہوگا
لائن تو ہے ادھر ہم لوگ اے سی روم میں رہتے ہیں لائن کیسے کٹے گا
گاؤں میں ایسی روم کہاں ہوتے ہے
ہاں ہم لوگ کا گھر میں بنن لگا ہے ایی سی اور انویٹر بھی ہے انویٹر سے چلاتے ہیں ہم لوگ
اچھا
اور آپ کے اسکول میں کیا کیا ہے
میرے اسکول میں تو بہت کچھ ہے
کیا کیا بولوں
کمپیوٹر کلاس ہے ادھر
اور
پھر پارک بھی بنایا ہے یہاں پر
وہ پارکے بنایا ہے یہاں پر
ہاں اسکول پر ہی
ہمم
ٹفن ہونے کے بعد وہاں پر سب کھیلتا ہے کودتا ہے
اچھا
آپ کے اسکول میں کیا کیا ہے
میرا اسکول میں تو سب کچھ ہے
کیا کا نام تو ہوگا اور اچھا آپ پڑھتے ہو نا اسٹوڈیو میں
ہاں
آپ تو کتاب کر چیک کرتے ہوگا اسٹوڈیو میں
ہاں تو میں تو پڑھتا ہوں اور کمپوٹر بھی چلاتا ہوں تھوڑا بہت
اچھا کمپیوٹر تو بہت اچھا چلانے جانتے ہو گے
ہاں کمپیوٹر بہت اچھا چلاتے ہیں آپ کو کچھ کروانا ہے تو بولو میں کر دوں گا
اچھا مجھے تو ابھی کام نہیں ہے کام ہوگا تو بولوں گا آپ کو
اچھا ٹھیک ہے اور آپ کا دوست کتنا ہے
میرا دوست انلیمیٹیڈ
انٹیڈ انمیٹیڈ مطلب کیا ہوتا ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آیا
گنتی نہیں کر سکتی اتنا ہے
او انت ہے نا تو یہ بولو نا
آند تو اور ان لمیٹیڈ گاؤں کی طرف تو انلمیٹیڈ ہی جانتا ہوگا
او اور آپ اردو بولنے جانتے ہو یا نہیں
ہاں جانتے ہیں آپ جانتے ہو ب نہیں
ہم تو جانتے ہیں تھوڑا موڑا
تھوڑا مرے پورایا تھوڑا موڑا کیا ہوتا ہے
تھوڑا موڑا مطلب ہوتا ہے ا اتنا نہیں مطلب آپ جو بولو گے وہ سمجھ لوں گا میں
ہاں
سمجھا
ہاں
وہ آپ تو جانتے ہو تو تھوڑا بول کر دکھاؤ نا
کیا بولے آپ سے
کچھ بھی بولو اردو سے
ا دور رہتا تو آپ کو سنا دیتی
اردو پڑھنے جانتے ہو یا نہیں
ہاں اردو پڑھنے جانتے ہیں
تو اس ایپ میں تم کو ک اس ایپ آپ کو کس سے پتا چلا
میرا بھائی بولے ایپ کے بارے میں
وہ آپ کا بھائی ہے
ہاں
کیا بولا آپ کا بھائی
بولا ایسا ٹائم کیوں پاس کرتا ہے اسی میں بات کرو اور اسی میں پڑھو
او کیا بولتے ہیں نا ہم کو تو معلوموم چلا کہ دوست کیا ہوا دوست سے
اچھا دوستوں کو اس سے پتا چلے وہ بولا نا
ہاں دوست بولا کہ اس ایپ میں کام کرو گے تو ا پیسہ آئے گا اور پڑھنے بھی سیکھ جاؤ گے
اچھا اور کہاں تک پڑھو گے آپ
ہم تو ب ٹویلتھ پاس کر لیے ہیں اور دیکھو کتنا پڑ پائیں گے
کچھ بننے چاہتے ہو یا نہیں
ہاں میں تو اردو میں بننا چاہتا ہوں مولوی
بولے لائف میں کچھ تو بننا چاہتے ہو گے آپ
ہاں اس میں ہم بننا چاہتے ہیں آئی آئی پی ایس
اچھا آئی پی ایس بننے کے لیے بہت پڑھائی بھی کرنا پڑے گا نا
تو ہم تو پڑھ رہے ہیں نا
اجھ
بیگڑیا نہیں نا گور رہے ہیں
اے پلس بی پلس سی کا ہول اسکوئر بولو نا